السلام علیکم وعلیکم السلام میم
کیسے ہو بھائی جان
ہاں سب ٹھیک ہے آپ سب ٹھیک ہو
ہاں جی خریت سے سب اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آج کل
کہیں نہیں یہیں گاؤوں میں ہی ہے
ہاں یہ تو صحیح ہے اب ایسے گاؤں کا ماحول بہت اچھا ہے بھائی جان کی ہوا سب کچھ اچھا ہے شہروں میں تو اتنا برا حال ہو رہا ہے کہ
بہت پریاورن ہے جو بہت نقصان دائے گی پرائے جو ہم لوگ ہیں اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں
جی یہ سوچو بھائی جان کی شہروں میں تو بنا ماشک کے نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے اتنا زیادہ پالوشن پھیلا ہوا ہے
اتنا بہت ہی ادھک ہے پریار پردوشن بہت بری باں پھیل رہا ہے اس ٹائم میں جو ہم لوگ ہیں جو اس پر بہت ٹپڑی کرنا چاہتے ہیں میم کہ یہ ہمارے جیون میں بہت انیائی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پریا وال جو بات رہا ہے جو اوونچ تو ہوتا ج رہا ہے ہانکارک پدارتوں کا ملنا ہے اس میں جس ہمارے پرریست تنتر ہیں جس جیویوں پرانیوں کو نقصان پہنچتا ہے اس سے
کہ ہر چیز تو ٹیکنیکل ہو گئی ہے اور وہ ٹیکنیکل جو ہو رہی ہے وہ ہمیں تھوڑی سی سویدھا دے رہی ہے لیکن لیکن ہمارے جو پیاورن میں اتنا نقصان پہنچا رہی ہے اتنا نقصان پہنچا رہی ہے تھی بہت زیادہ یہ ہمارے لیے اتنے نقصان اب دیکھو کہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ گاڑیاں ہو گئیں بائک ہو گئی یہ سب چیز ہو گیا آنا جانے کا سفر ہلکا ہو گیا لیکن اس
سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم پیڑ پودوں کو بہت کٹائی کر رہ ہیں اس کو پیڑ پودوں پر دھیان نہیںے رہے لگانے پہ اس سے بہت تو ہاں یہ اسیز اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو کچرا ہے کچڑے کو پھر صحیح طریقے سے مطلب سرل روپ سے کہیں پر آنٹت نہیں کر پا رہے ہیں لوگ ہیں جو کہیں خالستان پر بھی پھینک دیےتے ندی نالوں میں میں تو پانی بھی دشت ہو رہا ہے جیسے پانی میں پھینکنا بھی ہاں آپ نے دیکھا جیسے پریا ہے پردوشن ہے جس کا مطلب آپ نے یہی ہے کہ جیوت پرانیوں کو ن نقصان بہت پہنچا رہا ہے یہ ہاں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وایو پردوشن ہے بھائی پر دوسرا یہ ہے کہ کارخانے ہیں جو باہن ہیں ان سے نکلنے والا تھا دوا جہریلی گیس ہے جی جیسے کاربن ڈ کاربن مونوکسائڈ ہے جی اس سے بھی بہت نقصان ہوا ہے ہمیں جی یہی گیسے آتی ہیں جو مطلب زہریلی گیس پردوشن ہو کر ہمیں د دوشت کر رہی ہیں جیسے سانس لینے میں بہت سمسیا آ رہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو آج کل جو پھیپڑوں کی سمسیا آ رہی ہارٹ اٹیک آ رہا تو اس سے آ رہی ہے
اور سب سے ہاں سب سے زیادہ دقت ہے تو یہی دے رہا کیونکہ میں یہی میں یہی تو فرمانا چاہ رہی ہوں دیکھو بہت اب جل پردوشن ہو رہا ہے کیوںک کچرا یہ جو جیسے فیکٹری فیکٹریوں میں پھان جیسے فی
ہاں یہ ایک انپچار ہے تو یہ رسان بھی ہے جو ندیوں اور جل سروتوں سے ملنے چیے پانی تو اس سے تو ہو رہا ہے ہاں جلی جیووں میں پینے وگ جل کے لیے بہت ک خطرہ بن رہا ہے یہ کی ہاں جلی جیون میں تو ب خترہ کچڑے کو پانی میں ڈال دیتے ہیں جیس مچھیی ہیں مگر مچھی اور بھی کچھ گلے جانور رہتے ہیں پانی میں جو جلی جیو ہیں ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ ابھی آپ ایسی دیکھیے کہ پالوشن کے بڑھتے ہوئے ایسے بہت سے جیو ہیں جو ہمیں پہلے دکھائی دیتے تھے اب نہیں دکھائی دیتے جی ان سب کا نہ دکھائی دینا اس کارن ہی پالوشن ہے
ہاں ہاں جیسے اپ نے دیکھا امرد مردا پردوشن یا بھمی پردوشن وہ بھی ہے اس میں بھی جو پلاسٹک پلاسٹک اور رسائنک وغہ ج اتد اپگ سے ک کو اپجائے کمتا میں بہت کم کر رہے ہیں جیے ہم کسان لیں گے ہم کسان گرامین سے بلانگ کرتی ہیں تو اس سے پلاسٹک سے بہت پلاسٹک سے بہت ویسے ہو رہا ہے کیوںکہ اپجاؤ مٹی ہے وہ اس میں بھی بہت فرق پڑ رہا ہے
جی بالکل آپ صحیح پرمار رہے ہیں کہ اتنی دقتیں ہو رہی ہیں کہ اب دیکھو کھانے پینے میں ہر چیز میں
یہ سٹیوں میں رہ رہے ہیں شہروں میں لوگ ہیں جو جو آپ نے دیکھا گا دونی پردوشن دووننی پردوشن کیا بنوں کی ہن ہے ان کی آواز آنا لاؤڈ اسپیکر ہیں جو باہری مشینوں کو تیز آواز سے مانسک تناؤ بڑھ رہا ہے اس سے بریپن کی سسیا آ رہی ہے اسی چیز سے کیوں بہرے پن نہیں سمجھتا اسی آئے گی لاؤڈ اسپیکر ہیں اور یہ بانوں کی ہورن بجانا اور یہ تیز مشینوں کی آواز آنا
جی جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پالوشن اتنا بڑھتا جا رہا ہے صرف یہی نہیں ایئر پالوشن ہے واٹر پالوشن ہے سب ا
ہاں یہ پریا پردوشن سے یہی ویشک تاپمان بہت جلوایو پرورت جیس گبر سمسیا اتپن ہو رہی ہیں
بہت زیادہ اور
ویشوک تامان بہت بڑ رہا ہے جلاوورریورتن بھی بہت ہو رہا ہے گب سمس اتپن ہو رہی اس چیز سے
جی جی اب یہ ہے کہ گرمی ہو رہی ہے
ایے روز روک بھی سکتے ہیں جیسے ادک سے ادک پیڑ لگانے سے بنوں کی کٹائی کو روکنا تو اسے سمادھان ہوگا اس چیز سے ہ اور ایسے دیکھا ہوگا پلاسٹک کا اپیوگ سے بچنا ہوگا ہاں جی کہ ب بیوڈیگریڈیبل وکلپوں کو چننا ہوگا آپ نے جیس بس باڈ کاغذ کا اپیوگ کرنا
جی جی جی جی جی جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں
ہاں جیسے جل سروتوں میں کچرا کچرا ڈالنے سے مطلب اپچار کرنا پگا اس سے جل سروتوں میں نہیں ڈالنا ہے
جی جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں اور اسی لیے تو دیکھو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ پیڑ لگاؤ جتنے پیڑ لگائے ج رہے ہیں گرمی بڑھ تی جا رہی ہے بڑھتی گرمی کا کن کیا ہے بڑتی گرمی کا کارن
پانی دوسرے تو بہت ادھک ہو رہا ہے پانی اسی پانی کو ہم پی رہے ہیں کیٹاڑو اپیوگ ہو رہے ہیں اس سے بہت کٹاو پیدا ہو رہے ہیں اسس سے نئی نئی بیماریاں ہو رہی ہیں کٹاو ہمیں کو کاٹ رہے ہیں جو کچرا کو کہیں کھلو استان میں ڈال دیں تو اس سے بھی بہت کچڑے میں گٹا ڈوبہے تو ہو جای
ہ یہ تو آپ کا ہی فرمان
ہاں اس سے بہت یہ یہ کہ سمادھان بھی اس کے بہت تا دے گئے ہیں لیکن کریں توے تو کوئی بھی جیسے ہم انسان ہم سب لوگ کر کے مل کے کریں گے تو بہت ہوگا
تو آپ یہ بالکل صحی فرمایا اس میں کیا ہے کہ آج کے ٹائم میں جس طرح سے سبھی
نوینیکر آپ نے سنا ہوا میں نے سور ارجا پون ارجا کو بڑھاوا دینا تو اس سے بہت دکھ رہے گا ہماری
جی جی جی جی جی آپ بالکل صحی فرما رہے پر دیکھو یہ ہے کہ اگر چاہے نا تو اگر کنٹرول کیا جائے تو اس کو کم کیا جا سکتا لیکن کیا ہے کہ آج کے ٹائم میں ہم بڑھتی ہوئی سویدھاؤں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے جو نقصان ہو رہا ہے ان کو نظر انداز کر رہے ہیں جی سویدھایں ہیں ہمیں گاڑی سے گاڑی سے سے آنا گاڑی سے جانا پسند ہے لیکن یہ اس چیز پے غور نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ
ایسے یہ نیا سسٹم ہاں جیسے یہ چادرے والا سسٹم چلا ہے تو یہ بہت اچھا ہے ہمارے جیون میں لائٹ ہے جو کیون کی اس سے دھوا تو نہیں نکلے گا اتنی زہریلی گیس پیدا نہیں ہوں گی
جی اس پے بھی دیکھو بہت سارے نیک بندے ہیں جو ورک کر رہے ہیں اور اس کو آگا بڑھاوا دے رہے ہیں اب دیکھو سور ارجا کو دیکھو کہ وہ دیکھا پتا ہے اس کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس کا لوگ کتنے اچھے سے کر سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جگہ اس کا لیا جا رہا ہے اب اسی سے واہن چلائے جا رہے ہیں اب بائک بھی بائک بھی ایسی آ چکی ہیں جو بنا پیٹرول کے چلائی جا رہی ہیں جی جی الیکٹرانک جی بہت اچھا رہے گا اس سے کیا پالیوشن کم ہوگا
آپ نے آپ مطلب یہی فرمائی جی کہ ادھکتر کوئی صلاح دے کسی کو صلاح دو تو اسی چیز کی دیجیے کی کوئی نقصان بھی نہ ہو ہر چیز سے یہ ہے پر پردوشن ہے جو ہماری کمی سے بڑھ رہا ہے یہ ہمیں لوگ ہیں اس کا کارن ہے جو
جی جی تھیلوں کا یوز کرنا چاہیے پلاسٹک پنی کا یوز نہیں کرنا چاہیے
بالکل پلاسٹک پنی تو بالکل روک دیی جائے جیسے سرکار کی بھی اس میں غلط دیام راستہ نکالنے کے لیے یا کوئی بھی راستہ نکالنے کے لیے جنگلوں کی کٹائی کر رہے ہیں
جی جی
کیا مطلب رہا ہے اس چیز سے اس سے تو بہت نقصان ہے نا جنگلوں کی کٹائیں تو ونیہ جیو ابھیار ہے کو تم اجاڑ ہی دے ہوی تو ونیہ جیوں کی ہتیا ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووا کتنے اگتے تھے
جی جی جی میں وہی تو وہی کہہ رہی ہوں کہ پہلے بہت سے جیو تھے ویلپت ہوتی جا رہی ہے آ نے کبھی دیکھا ہوگا بچپن میں ایک چھوٹی سی چڑیا دکھائی دیتی
ہاں بالکل بالکل صیح بالکل چھوٹی سی بالکل ننھی سی ہاں
ہاں اب وہ نظر نہیں آتی ہے اب وہ نہیں دکھائی دے
یہی کمی ہے کہ ہاں کچھ تو یہ نیٹ ورک ایریا اس سے بھی بہت فرق پڑ رہا ہے ہاں وہ کچھ پریاپت پردوشن سے اور یہ اس کے گھونسلے ہوتے ہیں جو پیڑوں پر ہوتے ہیں ان کی کٹائی کر دیں گے تو پھر نواس کہاں کریں گے
جی جی جی جی جی یہی ہے کہ فیکٹریوں کا بننا ہے روڈ کا بننا ہے یہ نا جنگلوں کو کاٹ رہا ہے لیکن اس صرف جنگل نہیں کاٹ رہا یہ ویکتی کی سانسوں کو بھی کاٹ رہا ہے
ہاں جی
اور آکسیجن لیول کم ہوتا جا رہا ہے آکسیجن سلینڈر کا یوز کر رہے ہیں سلینڈر کے بجائے ایک دو پیڑ لگاؤ تو شاید اس سے سلینڈر کے یوز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کم سے کم مان لو تم ستر کروڑ کی آبادی تو ہوگی تو ایک سو چالیس کروڑ پ دو دو پیڑ لگائ ہو گے تو ایک سو چالیس کروڑ پیڑ تو ہو گئے تو چلو اس میں سے ستر کروڑ بھی نشٹ ہو جاتے ہیں آدے پیڑ تو ستر کروڑ پیڑ بھی تو بچیں گے تو کتنا ہمارا ہمارا یہ جو ہمارا پر کتنا اچھا رہے گا اربندہ پیٹ لگائے گا تو بہت اچھا رہے گا
اب یہی ہے نا کہ پیڑ لگانا ہی رہے پیڑ کاٹنے پر زیادہ و فرمایا جا رہا ہے روڑوں کا بننا اور یہ سب چیز ہونا اب آپ نے سنا ہی ہوگا ج فی الحال اس میں ہے کہ اراولی یہ جو جنگل ہیں وہ وہ کاٹے جا رہے ہیں اب بھائی جان ج اراولی کا جنگل کٹ جائے گا تو کتنا نقصان ہوگا اس کا
ہمیں جو بیماریاں کا ہونا ہے ج اسی کار ہوتا جا رہا ہے کہ پریاور شدھ نہیں ہے
جی جی جی
ا ہاں
اور پریاوارن کا پالوشن ہونے کا صرف ایک نہیں انیکوں کارن ہے اگر ان پہ غور فرمایا جائے ان پہ بات کی جائے تو ان کو روکا جا سکتا ہے
ہاں ہاں بالکل یہی ہے کہ ہم اس چیز پہ روک لگائیں تو بہت اچھا رہے گا ہم سب لوگ سمجھدار ہیں ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس چیز پہ ہمیں اسی پر دھیان دینا چاہیے پاپوے پڈ ڈری آ ب
اب دے د ے ب گ مم کاس دو بالکل
ایک پیڑ لگانا میں تو یہی کہتی ہوں اور جو ہانی کار
لگائے تو وہ ہمارا جیون بھی بہت سوستھ رہے گا ہر چیز میں یہی ہے کہ ہمیں کچھ دقت دقت نہیں آئے گی امیر لوگ ہیں جو پیڑوں کو کٹائی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے مطلب پردوشن بھی پھیلا رہے ہیں تو ہم ہی پھیلا رہے ہیں اس میں سب کی غلطی تو سر سب سے سروپتھم ہے تو ہماری ہی غلط
جی جی بھائی جان آپ بالکل صحیح فرما رہے اور
اس
آپ نے یہ بالکل صحی فرمایا کہ ہم ان کو روک رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھے پالوشن کے بارے میں اتنی اچھی جانکاری دی
آپ کا دن سب رہو بالکل اور پھر بھی بات کریں گے چلو ٹھیک اوکے پھر بھی موقع مل پر اوکے